ہیلو
کی سلام بھائی جان
السلام علیکم بھ جان اور بتائیے بھ جان کھانا وانا کھا لیے
ہاں بھائی جان کانا وانا ہو گیا بھائی جان آپ کا کانا پینا ہو گیا بھائی جان
جی بھ جان میرا بھی ہو گیا ویسے امی ابو جان کا سوستھ کیسا ہے بھ جن ہیلو
ہیلو
بولے بھائی جان ااممی ابو جان کا سواستھ کیسا ہے
سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ کے پریوار میں امو ابو کیسے ہیں بھائی جان
جی بھ جان میرے بھی خاندان میں سب امی ابو جان لوگ سب لوگ خریت ہے بھ جن ویسے کھانا میں آج کیا کیا کھائے ہے بھائی جن
ہم تو بھائی جان دال چاول سبزی بجیا بھائی جان کھائے ہیں آپ کیا کیا کھ بھائی جان
ہم بھی بھجن کھائے ہیں دال چاول اور لوکی کا سبزی اور سلاد کھائے ہیں بھائیجن
ہو بھ جان خود سے بنایا تھ بھ ج
نہیں بھائی جان دادی جان بنائی تھی
ویسے آپ خود سے بنائے کہ امی جان بنائی
ہم خود سے بن تھے بھائی جان کافی لذیذ بنی تھی بھائی جان
امی جان تعریف کر رہی تھی کہ نہیں
کر رہی تھی بھائی جان
ج آپ ایسے کھانا میں کیا کیا بنا لیتے لیتے ہیں
ہم تو کھانا پنیر بریانی چکن بریانی دال چاول سبزی سب بنا لیتے ہیں بھائی آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں بھائییاان
ہم بھی بھائی جان بنا لیتے ہیں دال چاول سبزی روٹی مرغی برییاانی کھسی بریانی مچھلی مھلی انڈا یہ سب بنا لیتے ہیں بھ جن اور پنیر بھی بنا لیتے ہیں بھ جن ویسے مطلب آپ کہاں سے سیکھے ہیں خود سے بنانا سیکھے ہیں کہ امی جان یا بھائی جان لوگ کوئی سکھایا ہے بھائی جان
امی جان بھائی لوگوں کی جان سب چیز سب کو اسے کچھو کچھو بنانا سیکھے بھائی جان جیسے بنگلور گئے تھے نا بھائی جان پواںا آ سے کچھ کچھ سیکھ کے آ رہے تھے کچھ کچھ بنانے کا ٹرائی کر رہے تھے تو بن رہا تھا کافی اچھا بن رہا تھا بھائی ج تو وہیں سے سیکھ اٹ لیے بھائی جان
چلیے اچھی بات ہے اور بتائیے بنگلور گئے تھے تو بھائی جان لوگ مطلب کیسا ان کا سوباؤ کیسا تھا اچھا تھا نا
ہاں بھائی جان سب اچھا تھا بھائی جان سب ایک سے ایک تھے بھائی جان کوئی ادھر جھگڑا کر رہا تھا کوئی ادھر جھاگڑا کر رہا تھا کو فیکٹری کارخانے میں ہی جھگڑا کر لیتا تھا کوئی کھانا ہی اس کے دیہ پہسے اس کے دیہ پہ پھینک دیتا تھا
بتائیے وہ ہوتا ہے بھائی جان بھائی جان لوگوں کے ساتھ تو ہنسی مجا کے وہ ہوتا رہتا ہے لیکن
وہ بھائی جان تو چھوڑی ہے بھائی جان سب اچھا بات تو یہ ہے کہ وہ سب باتھ روم بھی جاتا تھا اس میں بھی ویڈیو بنا لیتا تھا وہائی
بتائیے بھائی جان کتنا مطلب مزا کیا ہے بھائی جان لوگ ہیں آپ کی اور ب بتائیے بھائی جان ادھر موسم کیسا ہے
سب ٹھیک ہے
سب خریت ہے نا موسم کیونکہ بھ جن اور جگہ پ اور ج اور جگہ پہ بھائی جان موسم الگ ہی ہرکت مچا رہا ہے بائی جان پورا آندھی آندھی سو کلو میٹر رفتار سے آندھی بہ رہی ہے سمجھے بائیے
کہاں کہاں بھائی جان
بھائی جان بکانیر میں پھر ا ہریانہ میں یہ سب جگہوں پہ ابھی لائٹ وٹ سب چیز کٹ گیا ہے فون بند ہو گیا ہے سب کا بہت طوفان ہے بھائی جان
کہاں بھائی جان ہریانہ میں کیا بھائی ج
ہریانہ سے بھی ہاں ہریانہ میں بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بھائی جن بکانر میں ادھر پورا سورج ڈھک گیا ہے بھائی جن پورا آسمان مطلب ریگستان کے بالو آندھی کے ذریعے آ کے پورا آسمان ریڈ کر دیا ہے بھائی جن اتنا آندھی ہے
ہاں بھائی جان وہ تو ہم بھی دیکھے بھائی جان جے پور میں ایک گھٹنا ہوا ہے ایسے
ج جی وہ سب تو ہوگا ہی موسم خراب چل رہا ہے اب اور بتائیے نا بھائی جان پیڑ پودے لگائے کہ نہیں اپنے باغوانی میں
پیڑ پودے لگائےائے بھائی جان کافی لگا ہے بھائی جان کافی اچھا اچھا پیڑ پودے ہے بھائی جان
جی کیلا کا پیڑ لگائےیں کہ نہیں بھی جان
ہاں بھائی جان کیلا کا پیڑ ہاں کیڑا کا پودا لگایا آم کا پودا لگایا لیچی کا پودا لگایا ہیں بہت سارے بھائی جان آپ کیا کیا لگائےیا ہیں بھائی جان
ہماں بھائی جان لگائے ہیں دو آم کا پودا ہے ایک دو کٹل کا پودا ہے تین امرود کے پودے ہیں پھر نیمبو کا پودا ہے دو پپیتا کا پودا ہے انجیر کا پودا ہے پھر پھول بھی کافی سارے لگائے ہیں گینندا کا پھول ارو روز کا پھول پھر لوکی کا وہ جو لتر ہوتا ہے لتی وہ بھی لگائے ہیں پھر گھیورا کا لگائے ہیں یہی سب لگائے ہیں بھائی جان
آ بھائی جان آپ تو کافی چیز کا پودے لگائے ہیں بھائی جان
جی وہ لگانے سے بھ جن کہیں مطلب کچھ خریدنا نہیں پڑ منڈی جا کر بازار جا کر یہیں سے نکل جاتا ہے بھائی جان سبزی کے لائق لوکی بھی نکل جاتی ہے گھیورا بھی نکل جاتا ہے بھا
ہو بھائی جان تب تو کافی ا اچھی اچھی سبزی نکل جاتی ہے بھائی جان
جی بھائی جان اور توڑ توڑ کر اور مطلب مطلب لگلے بنا جلدی ہی بنانے پر تازہ تازہ سواد آتا ہے بھ جان بہت اچھا لگتا ہے کھانے آج بھی تو بھائی جان اسی میں سے لوکی نک لائے تو کھانا میں لوکی کا سبزی بنا ہے
ویسے کیا کیا کیا چیز کا سبزی کا پودا لگانا بھائی
بس دو ہی ہے بھ جن اور لگائیں گے لگانے کا سوچ رہا ہے بھائی جان ابھی دو ہی ہے گھیورا کا دو ہی ہے جمرا کا ہے اور لوکی کا
تو کافی اچھا ہے بھائی جان
جو لگانے والے ہیں وہ بتائے
ہاں بھائی جان
ہاں لگانے والے ہیں بھائی جان آلو لگانے والے ہیں پھر تھوڑا لہسن بھی لگا دیں گے یہ سب بھائی جان روز کام میں دیتا ہے نا بھائی جان آلو لہسن یہ سب لگا دیں گے تو
ہاں بھائی جان اس کا چٹنی بھی کافی اچھا لگ
جی اور ٹماٹر بھی لگائے ہیں وہ بھی فل دے رہا ہے بھائی جان دو آج ہی توڑے ہیں بھائی جان
ٹماٹر لگایا ہے جائے
جی سلاد میں وہ ٹماٹر لگ گیا ہے آج دو پھر کھیرا بابا جان لائے تھے بازار سے وہ بھی لگ گیا ہے یہ سب بائیجن لگانا چاہیے کیونکہ کبھی مطلب پیسہ ویسا یہ سب کا تنگی رہ تو اچھا رہتا ہے لگاتا ہےدورا پہ تو
ہاں بھائی جان ویسے دوائی چھیٹتے ہو ہم بھیی بھائی جان
نہیں بھائی جن دوائی نہیں صرف پانی دیتے ہیں بھائی جن اچھا پھل دیتا ہے لیکن پانی دینے سے
دوائی چھینٹیے گا تو کیڑا نہیں پڑتا ہے نہیں تو کیڑا اورا پڑ جاتا ہے سڑ جاتا ہے
نہیں بھائی جان وہ کترم طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں وہ اس پہ راک ہوتا ہے جو جل جاتا ہے وہی چھیڑ دیتے ہیں کیڑا اس پہ نہیں آتا ہے
ا بھائی جان تب تو ٹھیک ہے بھائی جان
ویسے اگر دوا چھیٹیں گے تو بازار میں اور اس میں کیا انتر رہے گا پھل کیا سبزی میں
ہاں بھائی جان یہ بات تو ہے نہیں چھٹیے گا تو زیادہ اتھی نہیں سبزی نہیں ہو پاتا ہے
نہیں بھائی جان ایسا بات نہیں ہے ایک بار میری دادی جان لگائی تھی نا لو کا تو اتنا فرق ہے بھائی مت پوچھیے سارے گاؤں کے لوگ مطلب ادھر بھی جتنا میرے آس پاس کے پڑوسی ہے بائی بھائی جان لوگ سب بھائی جان لووں کے گھر دو دو لوگ کی گئے تھا اتنا فرا تھا بائی جان
بائین کوئیتی ہے کوئی گاؤں میں نا جان سے کاٹ بھی دیتا ہے جڑ کو
جی جی ایسا کافی بار ہوا ہے اور پیڑ پودے ایک سہجن کا بھائی جان کے پاس سے منگوائے تھے ڈالی وہ تو ڈالی ہی لگ جاتا ہے تو ڈالی جب لگائے تھے نا بھائی ج تو اس میں ایک ایک بھائی جان کی امی آ کر اور گرم پانی پٹا رہی تھی ہم دیکھ لیے تو دادی جان سے آ کے بولے وہ نہیں ہو پایا سوکھ گیا بھائی ج گاؤں میں کافی لوگ ویسے وہ ایسے قسم کے رہتے ہیں
ہاں بائی یہاں کافی جھگڑلو ٹائپ کے لوگ ملیں گے ہر ٹائپ کے لوگ ملیں
جی بھائی جان کوئی اچھا بھی ملے گا کوئی برا بھی ملے گا یہ تو اور بتائیے بھائی جان پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
پڑھائی لکھائی اچھا ہی چل رہا ہے ابھی پڑھائی لکھائی نہیں چل رہا ہے اور آپ کی پڑھائی لکھائی کیس چل رہی ہے
جی بھ جان میری بھی پڑھائی لکھائی کافی خیریت سے چل رہی ہے ویسے بھائی جان ادھر دھوپ ہے کہ ابھی چھاؤ میں ہے چھاؤ ہے
ادھر تو ابھی دھوپ ہے بھائی جان کافی دھوپ ہے باہر نہیں نکل کلیے گا بھائی یہ
جی بھائی جان ابھی باہر نہیں نکلیے گا اور امی ا بو جان کو بھی باہر مت نکلنے دیجیے گا
ہاںگر یہ نکلیے گا تو چھاتا لے لیجیے گا بھائی جان کاپ اد
جی بھائی جان کافی پھر دھوپ ہے اور گلوکون ڈی یہ سب پلاتے رہیے گا عاممی جان ابو جان کو اور آپ بھی پیتے رہیے گا بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل
جی چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
انشاءاللہ اوکے بھائی جان
اوکا